ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا حال ہے ٹھیک اچھا سے صحت ٹھیک
اچھے سے جی الحمد اللہ آپ ٹھیک
ہاں کیا کر رہے ہو
بس بیٹھی ہوں
اچھا آپ کو کچھ پیمنٹ تو نہیں آئی
نہیں ابھی نہیں آئی
اچھا بجری کے ساتھ کی کالس
جی جی
کتنی
دو دو تین گئیں
اچھا ٹین ٹین منٹس کرتے ہو نا
ہاں ہاں بالکل
اچھا آپ کہاں گئے تھے
ہم گی تھے اصل میں بینک پ
اچھا ٹھیک ٹھیک
کیونکہ جو مجھے پرانا اکاؤنٹ تھا مجھے پاپا کے ساتھ لنک ہے اب پاپا نے بولا الگ سے اکاؤنٹ کھلاؤ پھر اسی میں جو بھی ہوگا تو
ٹھیک ہے اور ٹھیک ہو کھانا وانا کھایا
آپ نے کھایا
ہاں گھر پہ سب ٹھیک ہے
جی الحمد للہ
کیا بنایا تھا
ہم نے پکایا تھا ساگ
ساگ
جی
جی جی جی آپ کی ماں ہے نا سندر کی بیٹی
ہاں
اسی لیے
جی
اور اچھی سی ہو
جی الحمد للہ
اور بتاؤ کیا آج کر رہے ہو آج کل خاص آپ
میں تو بس پڑھائی کے ساتھ ہوتی ہوں
اور کچھ نہیں پڑھائی کے بغیر
اور تو کچھ ہے ہی نہیں
کیوں بولا تھا میں نے یہاں آنا
آ تی لیکن ان سب اتنا لوڈ ہے اوپ سے کہی سمر وکشن ورک ملا دو دو چیپٹر پرپئر کرنے ہیں یہ سے پھر لڑ برتا جا رہا ہے
ایک رات سے کیا ہوگا یاد رہاہ کی سب دن میں ہی آؤ کچ تھوڑی دیر نظر دینے
ہاں میں آؤں گی جب بھی وہ آئے گی
روک اب کس سال آئے گی
وہ پتاہ نہیں
اچھا اور سب ٹھیک
جی الحمد للہ
آج تھوڑی گرمی میں راحت ہے ہے نا آج اتنی زیادہ ہے لیکن اتنی نہیں ہے میری جان کل بہت گرمی تھی تھی وہ اوپر سے میری بیٹی کو کر لگی پھر مجھے چھ بجے سے کچھ پتا ہی نہیں ہے ہا
پھر اس کو بھی فرق
ہاں فرق ہے لیکن ا اس کو بہت خون آیا
آیا ہوگا اوبویسلی جب دیوار کے ساتھ تو
اس نے ہیڈ بگ کیا وہ بہت شرارتی ہے وہاں سے ابھی بات بھی نہیں کرتے شی فیل فرسٹریٹیڈ
اصل میں سارا جو بھی ہے نا یہ فون کی وجہ سے
بالکل بالکل
بچے اریٹیٹ ہوتے جا رہے ہیں
ہاں آپ کے وہ کزن وغیرہ آتے ہیں آپ کے پاس
نہیں ان کے سا مسئلہ ہوا ہے نا تو تب سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے
کیوں
پتا نہیں کچھ آپس میں مسئلہ ہوا
ٹھیک ٹھیک وہ دونوں چاچو نے بناائے مکان ویسے روہل نے
ابھی چھوٹے چاچو نے بنایا تھا وہ بھی بڑا جو جو اسی کے ساتھ ہے ان ان کو بھی ہے نا زمین وہیں پہ
اچھا اچھا اور بڑے چاچو نے نہیں ابھی بنایا
نہ نہ ابے نہیں
ہم وہ کہاں پہ رہتے ہیں
قمر آباد اندر والی لین
اچھا ٹھیک پاپا گیا کم
جی گے
آپ کی ماما ٹھیک ہے
جی الحمد اللہ
آپ کی سسٹرز ٹھیک ہے وہ
وہ بھی ٹھییک ہاں وہ بھی کر رہے
ان کو کہ ان کو اب نائٹ شفٹ نہیں ہوتا ہوگا
نہیں بڑی بہن کو نائٹ شفٹ ہی ابھی
ہاں
جی
ہ ہ ہ
جس سے اس کو بہت پھر صحت پہ بھی اثر ہوتا ہے دس سے لے کر صبح کے پانچ تک
او مائی گاڈ
جی
تو وہ کیوں نہیں چاہے پہلے تھا منزا کو شاید نائٹ شفٹ
یہ ڈیپینڈ ہوتا ہے مطلب جو ان کے اوپر والے جو ہیڈز ہوتے ہیں وہ کس حساب سے ان کا پھر دیکھتے ہے تو سالوں کا وہی رہتا ہے
ہاں بڑی بہن کو کتنا ٹائم ہوا نائٹ شفٹ میں
ابھی اس کا تھا آج ویک آف آج اس کو نہیں کرنا ہے کام کل اس کا پہلا دن تھا نائٹ شفٹ کے لیے
شاید آپ نے بولا تھا اس کو کل بھی ویک آف تھا
نہیں نہیں مجھے غلط یاد تھا اس کو نہیں تھا اص میں اس نے مطلب دن میں کام کیا تو مجھے لگا اس کا بھی آج بھی ویک کوف ہے
اچھا ٹھیک ہے اس کو پھر کب اٹھتی ہے بچاری
وہ اٹھتی ہے ایک دو تک اب جب نیند پوری ہوگی ہوں
نائٹ شفٹ انسان کو ختم کر دیتا ہے ہاں
پوری رات اسکرین پہ رہنا
وہ ایکچولی کو کال کرتے ہیں کہ بزنس انالسٹ بن
ڈلوری بوز کے ساتھ مطلب ان کو ایڈریس وغیرہ
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک بلنکٹ میں ہیں دونوں بہنیں چلو چلو سم تھنگ از بیٹر دین نیتھنگ
یس ایٹ لیسٹ باہر مطلب جو بھی ہو رہا ہے تو اس سے تو بہتر ہے گھر پہ کام کرنا
ہاں لیکن یہ ورک فرام ہوم بھی نا انسان کو بہت لسرجک بناتا ہے پھر
ہاں وہ بات بھی ہے لیکن اب انسان کو تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا
وہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بولا سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کیا آج کل کے خرچے کتنا کرے گا ایک باپ اکیلے اکیلے
جی
ہاسٹل تو بہت زیادہ ایکسپینس
مہنگائی ہو گئی ہے بہت زیادہ اگر کوئی چیز دس کی تھی وہ آج سو کیی ہو گئی ہے
بالکل صحیح لوگ صرف بولتے ہیں گولڈ بڑھ گیا گولڈ بڑھ گیا گولڈ بڑھ گیا باقی چیزوں پہ باقی چیزوں پہ نظر نہیں رکھتے
یہاں پہ ہماری روزمرہ کی جو بھی چیزیں وہ بڑھ گئی ہے ان کی کوسٹس تو اتنی ہے کہ کوئی افورڈ بھی نہیں کر پاتا ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے
اب ہر کوئی تو امیر نہیں ہوتا ہے
جی جی بیٹا
ہاں
آدی کی لائف بہت آسان ہوتی آدی کے لے بہت لیکن نہ امیر کو سکون ہے نہ تو غریب پر سکون ہے
جی بالکل
ہے نا
ہمم
اور بتاؤ
بس دعا
نانی حال جاتی ہو
جانا تو تھا لیکن پلان ہی نہیں بن رہا
آئے تھے نا وہاں آپ بستفرینڈ شاید وہ کرتی ہے ٹیکسٹ وغیرہ
ہاں ہاں کرتی
کرتی ہے
ہوں
بڑی ہوگئی ہے ایک دم سے
ہاں ہاں میں ابھی پتا نہیں شاک میں ہوں
ہاں وہ بہت لمبی ہوگئی
ہاںں کے مطلب میں اس کو بولتی ہوں اتنی سی ہو گئی اتنی مطلب کیا ہو گیا آپ کو
چھوٹوکی شادی پہ وہ کیا کر رہی تھی
ہاں
کچھ وہ گانے اور وہ خدا وہ بھی بہت بڑی ہوگئی ہے ہےنا لیکن آج پیاری ہو گئی ہے
ہاں
آے تھے نا کیوٹ ہوتا ہے
ہمم
اس کو کپڑے اتنے اچھے جچتے ہیں
ہھم
اور باقی ٹھیک
بس دعا
میں نے سوچا تھا آپ شاپنگ پہ چلی گئی ہو کیک روب د جی نے بولا تھا وہ بے میں مارکٹ مجھے لگا آج مت آپ نے آج ویک افف بنایا کل آپ کی بہنوں نے بنایا
ابھی تو ایک ہی دن ہو گیا
ہاں ہاں آپ کو کیا لگ رہا تھا پانچ دن پانچ گھنٹہ ایک ہی دن میں ختم کرنا اتنی ہے کت کی کس
جی اصل میں آرہا تھا کیونکہ میں نے جب پھر کیلکولیٹ کیا نا تو وہ ووہ میں دیکھ رہی تھی پھر تیس کال پانچ گنٹھےپھر میں اتنا تو میں کر ہی نہیں پاؤں گی
اتنا کون کر پائے گا میری جان
یہاں سے پڑھائی کا بھی روڈ ہے
یہاں مجھ میں ایک کال کرتی ہوں نا مجھے اللہ کی قسم سر باری ہوتا ہے
وہی اب کوئی کر پاتا ہے کوئی نہیں کر پاتا ہے
میری کزن ہے نا وہ وو اسے بہت کالس کرتی ہے دن میں
ہاں کون سی والی کزن
وہی نا روبی دیدی
اچھا اچھا
بہت کالس کرتی ہیں
وہی اب انسان جب مجبور ہوتا ہے یہاں سے خرچے بھی ہے کچ نہ کچ سکنا
نہیں پھر پھر لت بھی لگ جاتی ہے نا جب پیسہ آ جاتا ہے پھر لت لگ جاتی ہے
جی
اس کو وہی ہو گیا ہے بچاری کو اور وہ بچاری ہے پیرالائزڈ وہ اس کا کام ہی کیا ہے وہ اب اپنا ٹائم انویسٹ اسی میں کرتی ہے سارا
ہوں
ہمیں تو اللہ ہمارے بچوں کو ہی سلامت رکھے ان کے پیچھے پیچھے اتنا بھاگنا پڑتا ہے دن میں ایک یا دو کال ہارڈلی کر پاتے ہیں
جی
اوپر سے میری ممی گئی ہے ڈاکٹر کے پاس آیا ہے عجیب لگ رہا ہے مجھے اکیلے اکیلے گھر پہ بہت بور ہو گئی میں
ہوں
کیا ہی کر سکتے ہیں
جی
باقی سب ٹھیک
جی الحمد اللہ
مجھے نا وہ کل سے بہت ہارٹ بیٹ تزوری ہے جب میں نے وہ آئس دل کا خون دیکھا نا کل تب سے مجھے جیسے وہ بےیکراری جیسی ہو رہی ہے
ہوتی ہے آخر میں نہ کو تو دل سے کنیکشن ہوتا ہے
ہاں آپ آپ کو ابھی وہ روئی روئی فیوروریٹ ہے روئی
ہاں
رائی بولو
را ئی
اب بھی روئی بولتی ہو
نہیں مماں بولااتتی
ٹھیک آج کل کس کے ساتھ سوتی ہو
اکیلے
اپنے روم ہے
ہوں
ڈر تو نہیں لگ رہا ہے
نہیں نہیں مجھے تو بہت ٹائم ہوا اکیلے سوتے ہوئے
ہاں
ہاں
اوپر
ہاں
مائی گوٹ
ہوں ہوں
باقی سب ٹھیک
جی الحمد اللہ سب ٹھیک
چلو چلو میں بعد میں آپ کو کروں گی
ٹھیک ہے اللہ حافظ